ہیلو
ہاں ہم کہہ رہے ہیں کچھ ٹائم اپنے لیے بھی نکال لیا کریے
نکالتے ہیں میم لیکن اتنے دن ہمارے پاس ہمارے لیے ہی ٹائم تھا کام نہیں تھا اب کام ہے تو مطلب کام کا پریشر رہتا ہے دو ٹائم کب نکل جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا
آج کل تو اے آئی کا کتنا ہو گیا ہے کچھ بھی اگر آپ کچھ ڈیزائن کرنا وہ چیزیں فورن میں یوٹیوب سے دیکھ لیجے اچھے سے ڈیزائن بتا دیں گے کٹنگ بتا دیں گے اور پھر اچھا ہم بھی سل لیتے تے ہے کپڑے پر ہم کٹنگ صحیح سے نہیں کر پاتے سلائی تو کر لیتے ہیں کٹنگ ہاں انچی ٹیپ سے جو ناپ کے کٹنگ کری جاتی ہے وہ نہیں اتا کپڑا رکھ کے کاٹ لو
اچھا
آپ لوگ انچی ٹیپ سے کاٹ لیتی ہیں
آپ پہلے اپنے سوٹ کا مارجن لے لو نا دو دو انچ ایکسٹرا رکھو دو دو انچ ایکسٹرا رہتا ہے سب میں
ڈر لگتا ہےچیٹیل سے کٹ ایے شان لگاارو بھی لگتا ہے کہیں غلط نہ ہو جائے
نہیں پھر وہ اس کو بار بار بار بار ماپتے رہنا پڑتا ہے ہمیں ٹائپ گلے میں ہی رگنا پڑتا ہر تھوڑی دیر میں پھر ن آپو ہر تھوڑی دیر میں کیونکہ کپڑا اتنا ہی ہم فٹنگ سے کاٹ لے وہ کہیں نہ کہیں اونچا نیچے ہو ہی جاتا ہے تھوڑا سا بھی دھیان بٹا اور پھر وہ پورا سوٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے
اور آج کل اتنے چکنے والے کپڑے چلے بھی ہیں ایک دم اس کو سنبھالیں کی کیا کریں
ہاں آپ کے اور پھر ادھر تو تھوڑا نارمل مطلب کوٹن میں زیادہ پہنتے ہیں بٹ ہمارے ادھر تو لہنگا چولی میں وہی کپڑا جیادہ چلتا ہے
سلک والا کپڑا ہے
ہاں سلک والا زیادہ چلتا ہے پوشاکیں آتی ہے بھاری بھاری اور کوٹن بھی پہنتے ہیں لیکن اتنا نہیں مطلب آپ یہ سمجھیے فورٹی ٹوینٹی پرسینٹٹن کوٹن پھر تھے باقی سب لوگ اسی طریقے کپھن
اچھا ہم لوگوں کے یہ مین کوٹرنی پہ ڈیپینڈ ہے آپ
ہاں کیونکہ آپ کا ڈیلی ہاں آپ ڈیلی ویئر کرتے ہو نا فنشن میں تو کبھی کبھار کبھی آپ کے پینشن بھی تو کم ہوتے ہیں نا
ہاں تو انچل میں اپنا پہن لیا تو پھر رکھے کو سالوں نہ پہن وہ کپڑے رکھے ہیں تو رکھے ہیں اتنی شادیاں وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہیں اور ہم لوگ بھاری کپڑے جو ہیوی رہتے ہیں وہ گھر کی شادی میں سلواتے ہیں باہر والے میں تو اپنا پہن کے چلے جاتے ہیں ہلکے پھلکے بھی
ہاں ہمارے کیا ہمارے ادھر دور دور کے رشتے داروں مے سادیا ہوتی ہے تو سارے کپڑے وہ لوگ بھی ہمارے لیے لے لیتے ہیں جیسے ابھی ہمار نن حال میں شادی ہو تو وہ لوگ وہی لیتے ہیں ہمارے لیے کپڑے بھی وہی خریدتے ہیں ہم نہیں خریدتے ہیں
اچھا دور دور میں شادی ہوگی تو کپڑے بناتے ہیں آپ آپ لوگ کے بنتے ہیں کپڑے
ہاں بنتے ہیں جیسے جیادہ دور نہیں جیسے میری بوا کے لڑکے کی شادی ہے تو پھر وہ ہم سب کے لیے کپڑے خریدیں گے اور اگر ہمارے ننحال میں جیسے میرے ماما کے لڑکے کی شادی ہے یا ماسی کی لڑکی کی شادی ہے تو وہ لوگ بھی ہمارے لیے کپڑے خریدیں گے ہم کو خود نہیں خریدنا پڑتا جیسے ہم کوئی گفٹ وغیرہ کچھ دیتے ہیں نا تو وہ کپڑے وغیرہ لے لیتے ہیں ہمارے لیے
اچھا آپ لوگوں کی شادی تو بڑی مہنگی پڑتی ہوگی پھر تو
ہاں مہنگی پڑتی ہیں بہت زیادہ
اچھا آپ لوگ یہاںس سے پیسے ویسے بھی دیے جاتے ہیں لڑکیوں کی شادی میں جہیز وہیز
دینے والے دیتے ہیں بٹ کمپلسری نہیں ہے جس کی مطلب کیپیسٹی ہو دو جس کی نہیں ہے وہ نہیں دو
اچھا کوئی ڈیمانڈ وغیرہ نہیں رہتی
نہیں ڈیمانڈ نہیں رہتی ہے اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں لالچی ہوتے کچھ لوگ تو ڈیمانڈ کرتے بھی ہے پر زیادہ تر نہیں کرتے ہیں کیونکہ سمجھگار
اب ماحول بدل رہا ہے اب ماحول بدل رہا ہے ایسے تو ہم لوگ کی طرف بھی بہت چلتا بلتا تھا اب اتنا نہیں اب تو بہت لوگ لیتے دین ہی نہیں ہے کچھ کی لڑک چاہیے بس ایسے ہی کپڑے وپڑے والا رواج نہیں ہے ہم لوگوں کے یہاں ہم لوگ کے یہاں بو پھر جس کے بھی ہو اپنے خود کے بناؤ
ہاں تو یہ صحیح ہے میم یہ بالکل صحیح ہے آپ کے ادھر ہمارے ادھر بھی ایسے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے بائی سب مطلب لو ہی لو ایسا بھی کچھ وہ نہیں ہے جس کے وہی ہوتی ہے کیپیسٹی کے ب پیسے ہیں اور وہ لے سکتے ہیں تو لے لو باقی ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ بھائی لینا کمپلسری ہی ہے آپ کی شردھا ہو تو لو آپ کی شردھا ہو تو نہیں لو بٹ ہلکا پھلکا تو لے ہی لیتے ہیں اب جن کے پاس ہوتے ہیں وہ اچھا لے لیتے جن کے پاس نہیں ہو تا ہ تھوڑا نارمل لے لیتے ہے پر لیتے ہیں
پر بہت بڑی ہیڈک ہو جاتی ہے گھر کی شادی میں ہوتی بچوں کے کپڑے بناؤ اپنے بناؤ ہسبینڈ کے بناؤ پھر ان کو نیک تو وجہ ہے ان کی فائل دو نند کا پر یے ہم لوگ کے لیے رہتا ہے اگر نند کی شادی ہے تو ہم لوگ اپنے کپڑے کیے جاتے ہیں نند کے نندوی کے ان کے بچوں کے یے سب جاتے ہیں مائکیے سے جایگا سب اور اگر ہمارے مائکے میں بہن وہن کے یہاں شادی تو پہناؤ نہیں جاتی ہے مائی کے سے بڑی بہنیں چھوٹی بہنیں کچھ بہنوئی کے کپڑے یے رہتا ہے پر وہ کپڑے ہم لوگ شادیوں میں نہیں پہنتے شادیوں میں اپنے لیے بنواتے ہیں اپنے خود کے کپڑے الگ سے
اچھا
اور آج کیا پکایا ہے جی کھانے میں آپ
کھانے میں وہی آج میں نے لوکی کی سبزی بنائی تھی اور روٹی وغیرہ بنتی ہے ہمارے یہاں
اچھا بچے کھا لیتے ہیں لوکی
ہاں بچوں کے لیے تو لنچ میں نے صبح ہی پیک کر دیا تھا ہمارے لیے بنائی تھی ہسبینڈ وائف کے لیے
اچھا
بچے کم پسند کرتے نخرے دکھاتے یے نہیں کھائیں گے وہ نہیں کھائیں گے
اچھا آپ لوگ کے یہاں نان ویج کھایا جاتا ہے
ہاں نان ویج وغیرہ سب بنتا ہے جس کی اکچھا ہوتی ہے وہ کھا لیتا ہے جس کو نہیں کھانا ہو تو نہیں کھاتا ہے
آپ کے ہسبینڈ تو وہ کھاتے ہو
ہاں ہسبینڈ نے بھی ہاں کبھی کبھی کھا لیتے ہیں کبھی نہیں بھی کھاتے ہیں کبھی کھا لیتے ایسا ہی
اچھا
لاکے کھاتے تو
اج ہم نے پی روٹی سبزی خالی دال کوئی کھاتا بھی نہیں ہے ہمیں لوکی کی سبزی بہت پسند ہممیں لوکی کی سبزی چاول دال کے بہت پسند ہے چاول کے ساتھ
ہاں ہمارے ادھر تو مطلب یے زیادہ ہوتی ہے نا کھیتی باڑی ہوتی ہے تو یہاں پے ہوتی بھی ہے اور سستی بھی ملتی ہے اس لیے ہفتے میں ایک دو بار تو آ ہی جاتی ہے
نہیں لوکی یے کہ سف کل تو ہم نے ترائی بنائی اتنی بےکار نکلی جیسے واقع کیا وہ تھی ایک دم پتلی پتلی بنائی نہ وہ گلی کڑھائی اور نہ کچھ ہم نے کوکر میں گلائی اس میں بھی نہیں اس کا رنگ کالا پڑ گیا تھا ہم نے کہا ضرور اس میں کیمی کل ملا ہوگا تبھی
ہاں وہ دوائ وغیرہ چھڑک تےہے تو ہو سکتا ہے کسی پر زیادہ پڑ گئی ہو
میرے ہسبینڈ تو جو ہے ہارٹ پیشنٹ ہے تو وہ تو سبزی ہی پسند کرتے ہیں زیادہ کیونکی اس ہارٹ ہارٹ والوں کو جو ہے ریڈ میٹ نقصان کرتا ہے
ہاں
یہ کڑوا تیل ہمارے کیاں لگتا ہے ریفائن نہیں لگت ا کڑوا تیل جو فائدے مند رہتا ہے ریفائن ایک دم کچرا ڈاکٹر منع کر دیتا ہے ہارٹ والے ہارٹ بھی ہے شوگر بھی ہے
آپ بچے اٹھیں گے تھوڑی دیر بعد کھانا پینا میں ناشتہ پ پڑ پڑھنے چلے جائیں وہ کیا ادھی پڑھائی جاتی ہے نا تارہ
ہوں
مدرسے چلے جاینگے دور گلے سے بیٹھ جائ کھانا بناؤ پڑھاؤ
اچھا
چ اور شام کو کیا بنائیں گی
شام کا ابھی پلین تو نہیں کیا ہے بٹ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے
یہ بھی کوئی بہت مشکل ٹاسک ہے
ارے بہت مشکل روز صبح میں شام میں سبزی کا دقت ہوتا ہے روٹی کا تو کچھ نہیں آٹا گوند کے بنا لو لیکن سبزی کا رہ
روٹی چاول تو دیکھیے مسٹ ہے روٹی چاول مسٹ ہے اور یہ سب سوچنا آج کیا پکنا ہے آج کیا نہیں اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں اسی میں نکل جاتا ہے ٹائم
بنائیں گے کچھ نہ کچھ یا تو دال بنیں گے یا بیسن کے گڈھے بنیں گے یا پھر کچھ اور
یہ بیسن کی گٹی کیسے بناتی ہیں ہم نے دیک کھ بہت بڑھیا لگا کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں کھانے میں ٹیسٹی لگتے ہیں
ہاں اچھے لگتے ہیں جیسے مطلب وہ پنیر کی سبزی ہوتی ہے نا ویسے اچھے لگتے ہیں
ا اس کو وہی دہی میں ڈالا جاتا شاید بیسن نا مسالہ وہ بیسن ڈال کر اس سے بھاپ میں بھپاتی ہی ہیں آپ لوگ نا
ہاں اس کو پانی میں بھی گدتے ہیں اور دہی میں بھی گد لیتے ہیں کچھ جیسے پانی کی جگہ دہی ملا دیتے تو تھوڑا چٹپٹا لگ جاتا ہے اور اگر جن کو چٹپٹا پسند نہیں ہے وہ پانی کے ساتھ گتھ لیتے ہیں بیسن کو
اور پھر وہ مسالہ بھون کے اس میں ڈال دیا
ہاں اس کو بنا کے اور اس کو پہلے پانی میں بوائل کرتے گٹوں کو اور مسالہ الگ سے بناتے پھر اوپر سے ڈالتے
نہیں ہم نے دیکھا تھالی میں لوگ پیسٹ لگا کر پھر بوائل کرتے ہیں پھر اس کے پیس کاٹتے ہیں ویسے ہی تو بنتے ہیں
ہاں تو میں وہی تو بول رہی ہوں پہلے آٹا گوند کے میں آپ کو آپ مجھے واپس کریے کال ٹائم ہو گیا
چلیے ٹھیک ہے ایک